ل السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃم جی آ ٹھیک ہو
کاب ٹھیک ہو
ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سات
کیا کر رہے ہاں ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھایا میں پلی بس بیٹھ اھی تھی آپ نے کھانا کھایا
کھانا کھایا آپ نے کھانا کھایا
ہاں میں نے نہیں ابھی نہیں کھایا کیوں آپ نے جلدی کیوں کھایا آج
جی آپ اور مجھے بتاؤ آج کیا سر نے ٹاپک بڑھیا پڑھایا تھا وہ تھوڑا لمبا ٹاپک تھا مجھے یاد نہیں رہا
ہ ہ ہ اسکول میں ہمارے ٹیچر نے پیہ واران کی حفاظت کے بارے میں لیکچر دیا تھا تھا مجھے یہ ٹاپک اتنا اہم لگا کی میں نے سوچا تم سے بھی اس ب پر بات کرو
کیا پڑھایا تھا پرواں
ایا واران
اچھا وہ کیا ہوتا ہے پریاورن
چلو فھر میں پتا ہں گی نا آگے آگے
ٹھیک ہے بالکل ی بہت ضروری موضوع ہے آج کل دنیا بھر میں ماحولتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم نے وقت پر توجہ نہ دی تو آنے والے نسلیں بہت مشکلات کا سامنا کریں گی
بالکل ٹھیک کہا تم نے سب سے پہلے یہ بتا بتا کی پریاورن یا انوائرمنٹ سے مرا ہاد کیا ہے
پیاوران سے مراد ہماری گر دو نو کا وہ ماحول جس ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ہوا پانی درخت جانور پر پہاڑ دریا زمین اور تمام قدرتی چیزیں شامل ہوتی ہیں ان سے آسانی زندگی ان سب چیزوں پر منحصر ہے
یعنی اگر انوائرمنٹ صحت مند ہوگا تو انسان بھی صحت مند ہوگا جی ہاں میں اگر آپ کو ب وں گی اگر ہمارا انوائرمنٹ بھی صحت مند ہوگا نا انسان ب صت مگا وہ کیسے صاف ہوا اور صاف پانی انسانی صحت کے لیے بنیاد اہمیت رکھ اگر ہا اور پانی آلودہ ہو جائے تو مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں
کہ آج کل فلوشن سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے
بالکل ہوا کی آلودگی پانی کی آلودگی اور شور کی آلودگی تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے فیکٹریز کا دوا گاڑیوں کا دوااں اور پلاسٹک کے بے حد استعمال ماحول کو خراب کر رہا ہے
ہمارے شہر میں ابھی ٹریفک ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا ہے ہر وقت گاڑیاں کا دھواں ہوا ہوا کو متاثر کرتا ہے
آپ ایک لفظ دو بار کیوں پڑھ رہے ہو جیسے ریڈنگ کر رہے ہو آپ
مجھے یاد آتی
جو پڑھا تو وہ پڑھا اور مت کرو کیا کرو پیٹ یہ صرف ہمارے شہر کے کا مسئلہ نہیں ہے دنیا کے اکثر شہروں میں یہ مسئلہ موت چود ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دودھ دوسری گیس ہوا میں بڑھ رہی ہے جسے گلوب گ وارمنگ پیدا ہو رہی ہے
گلوبل وارم وارمنگ کیا ہوتی ہے
جب زمین کا درج ہے حرارت مسلسل بڑھنے لگے تو اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے گلیشیئرس پگھل رہے ہیں ہیں سمندروں ک س سطح بڑھ رہی ہے اور موسمی تبدیل تیز ہو رہی ہے
میں نے سنا ہے کہ کشمیر کے گلیشیئرز بھی متاثر ہوتے ہیں
جی ہاں اگر گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھلتے رہے تو پانی کا نظام متاثر ہو سکتا ہے یہ کھیتی اور پ کے یہ پانی کو پینے دونوں کے لیئے مسئلہ بن چکا ہے
اس صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پرییاوران کی حفاظت ہر شخص کو ذمہ داری ہے
بالکل صرف حکومت یا ادارے کی ذمہ دار نہیں ہے ہر کو اپنا کردار ادا کر نا چاہیے
ہم اسٹوڈینٹس کی طرح انوائرمنٹ کی حفاظت میں حصہ لے سکتے ہیں
بہت سے طریقے ہیں سب سے پہلے ہمیں درخت لگانے چاہے نا ہوا کو صاف کرتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں
درخت واقعی قدرت کا قیمتی تحفہ ہے جہاں زیادہ درخت تو ہوتے ہیں وہ ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے
جی جی
درخت واقعی قدرت کی قیمتی تحفہ ہے جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے
بالکل درخت مٹی کو کاٹنے سے بچاتی ہے جانوروں کو پناہ دیتی ہے اور بارش کے نظام کو بھی بہتر بناتے ہیں
ہمارے اسکول میں ہر سال پلانٹیشن ڈرائیو ہوتی ہے میں بھی اس میں حصہ لیتا ہوں
پلاسٹک کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟
پلاسٹک انوائرمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پلاسٹک آسانی سے ختم نہیں ہوتا اور سالوں تک زمین اور پانی کو آلودہ رکھتا ہے
میں نے دیکھا ہے لوگ پلاسٹک بیگس ہر جگہ پھینک دے دیں
جی ہاں یہ بیگس نالیوں کو بند کر دیتی ہے اور جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اس لیے ہمیں کپڑے یا کاغذ کے بیگس استعمال کرنے چاہیے
ریسائکلنگ بھی ضروری ہے نا
بالکل ریسائکلنگ سے ویسٹ کم ہوتا ہے اور قدرتی وسائل بچ جاتے ہیں کاغذ پلاسٹک اور میٹل کی کئی چیزیں دوبارہ استعمال کی جاسکتی ہیں
اگر لوگ سائیکلنگ کی عادت اپنا لے تو خرچہ بھی کم ہو گا
بالکل اس سے انرجی ج بھی بچتی ہے اور فیکٹری ٹریز کو نیا را میٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے کم ضرورت پڑتی ہے
ٹھیک ٹھیک آپ کیوں دو بار پڑھ رہی ہو جیسے آپ ریڈنگ کر رہی ہو
جو پڑا سو پڑا
ہ
پانی کی بچت کے حوالے سے تم تم کیا کہنا چاہو گی
جیتی ہو نہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں تو زا روخ جا روخ نا چاہیے نل کو کھدا نہیں چھوڑنا چاہیے اور پانی کو سنا ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے
کچھ لوگ گاڑی دھوتے وقت بہت پانی ضائع کر دیتے
جی ہاں اسی طرح کچھ لوگ بغیر وجہ نل چل چلتا چھوڑ دیتے ہیں یہ عادت درست نہیں ہے
بجلی پت چ بی انینورارامینٹ کی حفاظت کا حصہ ہے
بالکل جب ہم بجلی بچاتے ہیں تو فیول کی فیول کی کم ہوتی ہے اور پولوشن بھی کم ہوتا ہے
میں خوشی خوش کوشش کرتا ہوں کہ کمرے سے نکلتے وقت لائٹس اور پین بند رکھوں
یہ بات اچھی یہ بہت اچھی عادت ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بڑا فرق پدا کرتی ہے
جانوروں کی حفاظت بھی انوائرمنٹ کی حفاظت میں شامل ہے
جی ہاں ہر جانور قدرتی نظام کو اہم حصہ ہوتا ہے اگر کسی قسم کے جانور ختم ہو جائے تو ماحولیاتی توازن متاثر ہو سکتا ہے
اسی لیے شکار بھی قانون کے مطابق اور مح محدود ہونا چاہیے
بالکل نادی اور نادر اور ختم ہوتی ہے ہوئی نسل کے جانور کی حفاظت بہت ضروری ہے
ور کالیجس میں آوینز پروگرام ہونے چاہیے
جی
پروگرامس ہونے چاہیئے
وں بالکل نادر اور ختم ہوتی ہوئی نسلیں کے جانور کی حفاظت بہت ضروری ہے
بات ضروری ہے اچھا ٹھیک مجھے لگتا ہے کہ تمیل انوائرمنٹ کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر
میں تمہاری بات سے متفق ہوں جب لوگوں کو ماحولیاتی مسائل کا علم ہوگا تب ہی وہ بہتر فیصلے کریں گے
اس میں اورنیس پروگرامز ہونے چاہیئے
جی ہاں سیمینارز ورکشاپس اور ٹری پلانٹیشنز کیمپنگ اسٹوڈنٹس کو ذمہ دار ساڑری بنانے میں مدد دیتی ہے
سوشل میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے
یہ سوشل میڈیا سچ میں ہر جگہ آتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے انوائرمنٹ جی
بتائیے بتائیے
جی میں بتا رہی ہوں سوشل میڈیا کے ذریعہ انوائرمنٹ کے بارے میں پیغام بہت تیزی سے پھیلایا جاسکتا ہے جو لوگ ویڈیوز آرٹیکلز اور اویرنیس پوسٹ شیئر کر سکتے ہیں
لیکن صرف پوسٹ شیئر کرنا کافی نہیں ہے
بالکل عمل بھی ضروری ہے عمل کے بغیر صرف باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں
مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں صفائی مومند چلی گئی تھی
اچھا اس کا کیا نتیجہ نکلا
لوگوں نگھالیہ اور فرقوں سے کچرا صاف کیا بچوں چور بڑے نے مل کر کام کیا اور ماحول کافی بہتر ہو گیا
ہاں ہاں گلیوں اور پرکوں سے کچرا صاف کیا تھا ہاں یہ تو بہت اچھی مثال ہے جب کمیونٹی مل کر کام کرے تو اچھا نتیجہ حاصل ہوتا ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ حکومت کا بھی اہم کرظام
جی ہاں حکومت کو پلیوشن کنٹرول کے قوانین بنانا اور ان پر سختی سے عمل کروانا چاہیے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ گرین پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے
تمہارا تمہاری کیا را ہے
سولر اور ونڈ انرجی بہت مفید ہے ان سے پالوشن کم ان سے پلیوشن ان سے پلیوشن کنٹرول کے قوانین بنانے اور ان پر سختی سے عمل کروانے چاہتے ساتھ ہی سے زیادہ گرین پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ
ہلو